السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے فون اٹھا نے میں
میں نے اٹھایا یے جوائن ہی نہیں ہو رہا تھا
اچھا تھیک
اور سناؤ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہیلو
ہیلو
میں نے کہا وہاں سب ٹھیک ہے
اس کو بات ہی نہیں آ رہی تھی ہاں سب ٹھیک ہے
بچے بچے ٹھیک ہے
ہاں شکر آپ سناؤ آپ کے بچے ٹھیک ہے
شکر اللہ کا ان کو ہوئی مرا
کہاں ہوئی ان کو رات
ہا میں نے کل ہاں میں نے وہی کل شام کو بھی سنا آپ کے بیٹے کی الٹی آئی ہے
رات کو پھر بیٹی کو بھی آئی
ہای ہای آپ اس کو تو اپ نے ہاسپٹل بھی لیا تھا
اس کو فرق ہی نہیں ہو ہے مجھے لگتا ہے اس کو میں دوسرے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی
ہاں لیکن یہ نا آج پتہ نہیں کیا کوتا ہے اصل میں گرمی ہے نا زیادہ
ہاں
پتا نہیں کیا ہوتا ہے ان بچوں کو بھی
پھر بیٹی کو آج دن میں بھی آئی تھوڑا سا پانی جیسا اس نے کچھ نہیں کھایا تھا خالی پانی آ گیا الٹی کے ساتھ
اس نے پھر صبح چائے پی
نہیں
اہے ہاے مجھے لگتا ہے پھر اس کو وہی ٹیبلیٹ واپس آیا جو اس کو دیا
نہ نہ اچھا وہاں تھوڑی سی چائے پی تھی اس روٹی کے مکائی کے روٹی کے ساتھ
اچھا ٹھیک ٹھیک
پر پتا نہیں کیا ہو گیا اس کو دن میں لیکن کھانا نہیں کایا
اچھا اچھا ٹھیک نہیں دینا نہیں اس کو ابھی کچھ اس کو بھی دینا تھا وہ او آر ایس ایک آج
کہاں پیا اس نے میں نے اس کوکل دیا تھا نا وہ جو ڈبے ہممز میں نہیں بھی نہیں وہ ڈبے میں آتے ہیں نا وہ جوس کی طرح
ہاں ہاں پھر وہی لانا تھا اس کے لیے
پراوں میں بعد میں
ہاں کیونکہ اس کو بھی ہوا نا الٹی کیس سے کا لگا
اور کیا اپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں انہوں نے ہمیں پاگل کیا
وہ کہا ہے
یہ ہے نا بھائی بہن گھر میں
اچھا
جی انہوں نے کیا کیا ہم انہوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا اتنا تنگ لایا مطلب کوئی کام کرنے چاہتے ہیں نا کوئی بھی کام نہیں کر پاتے ہیں خالی ان کو پکڑنا ہوتا ہے
بہت مشکل ہے بچوں کو سنبھالنا
بہت زیادہ اب میں نے اس کو نانیہال بھیجا
اچھا کیا انکو آپ اسکول میں ڈالنا تھا
ممی پاپا بھی فون کر رہا تھا اس نے کہا اپ ایک کام کرو تھوڑا سا برداشت کر لو اس کو یہیں پہ چھوڑو پھر ہم دیکھ دیکیں گے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے
وہ رہتی ہے ادھر آپ کے بغیر
ہاں اور کیا اچھے سے اور وہاں کہاں وہ اتنا کرتی ہے مطلب جی وہ یہاں روتی ہے پتا نہیں کیا کیا کرتی ہے وہ وہی اس نے بھی بولا وہی اس نے کہا اصل میں دونوں کو بھی نا اکیلے اکیلاے عادت
ہاں
مطلب یہ بھی یہاں اکیلا ہوتا ہے وہ بی واہ کے لیے ہوتی ہے ان کو مطلب کوئی نہ چھیڑتا ہے نہ کچھ ہاں وہی ہو اصل میں ان کو اس نے کہا تھا اس کو چھوڑو یہی پہ میں اس کو اسکول بھی کھ ڈالوں گا یہیں سے
ہوں
مجھے لگتا ہے نوبت اسی پہ آئے گی
جب یہ اسکول جائیں گے نا پھر ان کو ہو جائے گی فرق
آپ کو پتا ہے میں سوچ رہی میں کل بول رہی تھی ایک دیدی کو ہ م کو ایک کلاس میں بھی نہیں ڈالیں گی ہمیں ہر دن بلاوا آئے گا وہاں سے
وہاں پہ کہاں کریں گے یہ سب جب دوسرے بچے ہوتے ہیں نا
ہاں ہاں
یہ پھر ایک دوسرے کا خیال ریں گے یہ کہاں ایک دوسرے کے س لڑائی کریں گے وہاں پہ یہ اچھے سے رہیں گے یہ اگر ایک ہی کلاس میں بھی رہیں گے لیکن اچھے سے رہیں گے
مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سارے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں یا ہمارے بچے ایسے ہیں
ہمارے بچے پھر بھی اچھے ہیں آپ کو پتہ ہے باقی بچے کیا کرتے ہیں
سچ میں جیسے کول کرتا ہے آپ کے سسرال سے کوئی
اور کیا
خش
میری نند کے بچے ہیں نا وہ بڑے ہے کا بیٹا تیرہ سال کا ہے بیٹی دس سال کی اگر تم دیکھوے نا وہ کیسے لڑتے ہیں جیسے وہ دو دو سال کے
لیکن نہیں یہ ہوتا ہے پتا نہیں بچوں کو ویسے وہ کس اسکول میں جاتے ہیں آج
کون بری نند کے بچے برلا اوپن مائنڈس
وہ کں ہے
وہ ہے پاںپور میں وہ بڑا اسکول ان کو گاڑیی آتی ہے نا بڑاچھا اسکول
تو یہاں سے کوئی اچھا اسکول نہیں تھا مطلب اتنا دور بھیجنا پڑا ان کو
اچھا
اس نے بولا ہم ان کو ڈی پی ایس میں ڈالتے
اچ
لیکن اس کی کسی نے بول وہاں پہ باہر مارکیٹ ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں ادھر مارکیٹ وارکیٹ کچھ بھی نہیں ہے پامپور میں جہاں پہ اسکول ہے نا وہاں پہ ہاں نہیں وہاں پہ خالی ہائی وے ہے ہائی وے کے پاس ہی وہ اسکول ہے اس نے بولاو جب مکٹ ہوتا ہے تو بچے نکلتے ہیں باہر تو وہ بگڑ جاتے ہیں خود خریدتے ہے وہ اس لیے
تو کو پتا ہے جو برٹش ہے نا سری نگر برٹش وہ بھی کہاں پہ بنایا ہے وہ ناؤگاں بائی پاس کے پاس
ہاں
ا بھی کچھ مارکیٹ وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے
وہ اچھا ہے
اسکول اصل میں ہونا چاہیے
ہاں یہاں پہ بچے نکلتے ہیں نا باہر دیکھتے باہر کیا ہے وہ ہے یہ ہے ادھر سیکھتے ہے ادھر کچھ بھی نہیں یہاں سے گھر سے اسکول بول سے کیا
اچھا مجھے ب میرے گھر والوں کو جانا ہے کہیں تو میں سوچ رہی تھی میں نہاؤں گی
اچھا
لیکن مجھے ڈر لگتا ہے پھر اکیلے میں میں کیا کروں اب
اب صبح نہانا
امم
ہاں صبح اٹھنا جلدی پھر نہانا ہاں میں بھی کرتی ہو نہ ویسے ہی دن میں کہا ٹائم ملتا ہے
نہیں اس کے ہاں اس کے بعد ٹائم ہے مجھے ابھی لیکن میں سوچتی ہوں ان کو جانا ہے نا کہیں
ہاں
میں سوچ رہی ہوں پھر میں ڈر جاؤں گی نا اکیلے اگر اوپر رہوں گی
اور کیا ہے اٹلیس
اس لیے کوئی آئے گا تو
پتا ہی نہیں چلے گا
کیونکے آپ نے دیکھا پچھلی بار وہ جو نوکر تھا وہ گھر میں کوئی
ہاں اس مارا تھا اس عورت کو
اسے اسی کو مارا ہاں ہوں
ہاں آپ کے گھر میں بھی نوکر ہے
ہمارے گھر میں
ہاں
ہے نا نو کر چار کر اتنے ہیں ایک دو تین چار ہیں
سچ میں
ہاں
پھرتا وہ کام ہی نہیں کرنا پڑے گا
نہیں کہاں کرنا پڑتا ہے میں ابھی بیٹھی ہوں پتا ہے میرے روم میں نا اے سی لگا ہوا ہے
پھر کے بچوں کو بھی نہیں سنبھال سکتی ہو اگر کوئی کام
نہیں کہاں کہاں سا کہاں سنبھال پاتے ہیں ان کے لیے بھی رکھی تھی آیا ایک
اچھا مجھے لگتا ہے آپ بہت لیزی ہو گئی ہو
ہاں اور کیا اصل پتاہ ہے یہ لیزینس یہ لیزینس یہ نز گرمی سے آتی ہے نا زیادہ جب زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے نا
ہاں
اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور پتاہ ہے اور جس گھر میں اے سی ہے نا پھر تو اس روم سے نکلنے کے میں
اچھا مجھے ایک بات بولو یہ ھممم آپکے گھر میں کون کون ہے
میرے گھر میں
ھمم
گھر میں ہے میں میری سسر ساس
ھمم اچھا اچھا ٹھیک ان کی شادی ہوگئی نانند کی
نانند کی شادی ہو گئی ہے ایک ہی نہیں ہوئی ہے ابھی
اچھا ٹھیک
ہاں ایک ابھی چھوٹی ہے ایک ہی ہوئی ہے ابھی وہ بھی آئی ہوئی ہے وہ بیمار ہے بچاری اس کو پت ہے کمر میں کتنی پروابلم ہے
اور مجھے بھی ہے نا کمر میں یہ مصیبت ہے
اور کیا میں صبح کر رہی تھی ہاں تب تک فرق ہوتی ہے میں صبح کر رہی تھی یہ اپنی کزن مجھے فون کر رہی تھی
اچھا
اس سے بولا آج میں نے کہا اس کو کب گھر جانا ہے بہن کو اس نے کہا آج اس کو بھی جانا ہے گھر لیکن اس کو مطلب پوری طرح کمر جو ہے وہ لاک ہوا ہے
ہیلو آپ
قسم سے اسے بولا وہ ہاتھ سے چلاتی ہے مطلب ایسے ٹانگ کو وہ چل بھیے نہیں پاتتی ہے اس نے کہا میں نے اس کو بولا پھر کیوں گھر جانا تھا
پچھلی بار ہو رہی تھی اس کو کچھ ایم آر آئی ر
اسومارے رہتا ہے لیکن وہ نہیں م کر رہاتی ہے وہ ڈر
وہی بول رہے تھے وہ بھی وہ ڈار رہی تھی بولتے مجھے کچھ نکلے گا اس پ بالکل س کرنس تھاو وہ پاگل ہے
پھر یہ میں نے بولا پھر اس کو کیوں گھر جانا تھا اس کو پکڑنا تھا تھوڑی دیر وہی تھوڑا ریسٹ کرتے پھر فرق ہو جاتے تو پھر اس نے بولا وہاں سے چ یہ اس کو مطلب رخصت اتنے ہی دن ہے
ہوں
تو اس لیے اس جائے گی اب کیا بولیں گے ان گو ہوتا ہے نا س ج ہاں ابجی ہے
اچھا ٹھیک
مجھے لگتا ہے یہ میرے گھر والوں کو لینے آیا ہے
اچھا اچھا
ہوں
اب کہاں جائیں گی ب بات بولی چار بجے جائیں گی
پرو شاید
اچھا
ہاں آیا ہی میرا لڑکا ب رہا ب رہا ہے میری بہن نے چیز یہیں پہ رکھے ہیں جب وہ سامنے ہوتی ہے نا تب پتہ نہیں جیسے بندر بن جاتے ہیں یہ پیچھے سے بول رہا اسی چیز پیچھے سے بو رہا ہے اسی چیز یہی رکھے
یہ سارے بچے ایسے ہی کرتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے اگر باہر جائیں گے نا کسی کو نہیں دیں گے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے گھر میں کرتے ہیں یہ ایسے ہی
پھر کے کی آپ نے اس سکول کاا ہوئی ہو کوئی بات
کہاں پہ ابھی نہیں
اور میں دیکھا نا اس کو وہیں پہ اسکول جہاں پہ میری بہن کرتی ہے نا کام آفس میں
ہاں ہاں
ادھر ہی باہر ہے اسکول میں اس کواودھر ہی ڈالونگی
آپ جو کہہ رہے ہو میرے گھر کے باہر بھی ہے کوئی مطلب وہ نہیں اچھا پھر ان کے لیے
نہیں وہ کہاں اچھا ہے بتنا اچھا نہیں ہے میں بول رہی تھی اس کو میں ڈالوں گی مطلب کریچ کے بدے ادھر ہی ڈالوں گی ایک گ سا
آپ کی آواز رک رک کے آ رہی ہے لکج کو نیٹورک اشو ہے شاید ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی ہو
ہوں